ارے
وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سناؤ
اللہ کا شکر نے کیسے
کیسے ہو
اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ بتاؤ آپ کیسے ہو
بس ٹھیک ہے وہی روزمرہ کی زندگی چل رہی ہے صبح صبح سے شام شام سے رات
کھانا وانا ہو گیا کھانا بنا لیا
ہاں ہاں ہاں بس وہ کیونکہ اس لیے تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے نا پھر دھوپ ہو جاتی ہے بہت زیادہ
گرمی بھی تو بہت بڑ رہی ہے اس لیے جلدی بنانا پڑتا تو
ہاں یہی تو مطلب صبح سے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کے اور پھر اسی میں لگ جاتے ہیں کیونکہ تمہیں تو پتاہ ہے صبح ہوتے ہی دھوپ آ جاتی ہے سارا سورج منہ پ آتا ہے ترنت
اب تو صبح بھی یں نہیں رہتی صبح صبح میں ٹھنڈ رہی ھ
جی جی کوشش تو یہی رہتی ہے کہ چلو اپنا بارہ ایک بجے تک کام نپٹا لو پھر اس کے بع دو ڈھائی گھنٹے تھوڑا سا کرے اپنا شام کا کام کر لوں
ارے بس بہت گرمی پا رہی ہے اپ گننے میں سپر مالر اہم کرے گ
مطلب رات کو تو پھر بھی کل تو پھر بھی شام میں راحت ہو گئی تھی تھوڑا موسم ٹھیک ہو گیا تھا جب ہم سو گئے تھے رات میں
ہاں وہ ہلکی ہلکی بارش آتی
ہاں لیکن پھر وہی صبح اٹھ کے موسم ہے تھوڑا سا ہ ہ ہ یہ تو ہے ہی کیا کر سکتے ہ بس بس میں نے تو مطلب زیادہ سے زیادہ زدہ پانی کو توجہ دے رہی ہوں میں تو بس پانی پی رہی ہوں کبھی شکنجی کبھی لسی کیونکہ نا
ب صحیح ہے پانی پینا بہت پانی بہت ضروری ہے لائٹ پانی کی امپورٹینس
ارے تھوڑا سا اگر باہر نکل جاؤ نا ترنت ہی پیاس لگنے لگ رہی ہے
ایک تو پانی پینے سے اسکن ڈرائی نہیں ہوتی اور پھر ہڈری رہتاس ج اتنی گرمی ہے نہت بیمار ہو جائے ہی چاہیے
ہاں اب اب پیٹ کی گرمی کو دور کرنے لی تو بائی لکوڈ ہی چاہیے نا اس میں جتنا میں تو ہی کوشش کرتے ہ ویسے تو جتنا ہو پانی پی لوں اپنا روح افزہ وغیرہ پی لوں
اچ تو وہ افزہ ہو گیا نبو پانی ہوگیا ہو گیا او آر ایس ہو گیا
ہاں
یہ سب گرمی سے ب
اچھا مطلب میرے اندر ن یادتا ہے میں اور ایس تو پی لوں لیکن اس کا پت نہیں مجھے ٹیسٹ ہی نہیں آتا چھڑتا
ہاں اس میں تھوڑا نمک زیادہ ہوتا ہے نا
ہاں ایسا لگتا ہے جیسے میں بیمار ہو گئی ہوں اور مجھے بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے اس کی
نہیں وہ باڈی کو بہت جلدی ریکور کرتا ہے
ہاں ب یہ ہے کہ باڈی کو وہ ہائڈریٹ کرتے ہ بڑھیا طریقے سے اور مطلب ہم اتنا عالکس پر جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں اس کی جگہ ہم شکنجے بھی لیںے رواوزہ بھی لیں گے لسی پی لیں گے لیکن وہ نہیں پیئیں گے تبک وہ نقصان دیتا ہے ہ یہ تو ہے ہی
پنے سے نا نقصان ہوتا ہے نا تو وہ نقصان دیتا ہے تو اس لیے یہ چیز جی ٹھیک یہ باڈی کو ہائڈریٹیڈ پرقے کرنے سے بچات لوون ہی لگنے دیتی ہے اندھر کا سسٹم بھی اچھا رہتا ہے
ہاں یہ تو ہےائی اور ویسے بھی دیکھو میرا تو روز کا باہر آنا جانا ہے کیونکہ آفس وغیرہ جانا ہوتا ہے میرے لیے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے پر وہائی پھر بھی میں اس کو نہیں لیتی ہوں
لیا کرو بوتل مٹا لیا کرو
ہاں کوشش چل ہاں مطلب اس کے بہت سارے فلیور ہوتا ہے ابھی میں نے دو تین دن پہلے پہلے پیا آنج فلیور اس کا
آپ بھی پو بچوں کو بھی دو
ہ ہاں اور پھر ٹیسٹ مطلب اس کا ٹیسٹ تو ٹھیک تھا اس میں تھوڑا سا نمکین فہد کا ہوتا ہے نا
ہاں اور جو شربت شربت وغیرہ بانٹو جس سے گرمی کم پڑے بارش ہو جائے
ہاں
بگوان ادے کو آڈر کرتے اللہ سگ ال سارا بارش
تو مطلب گرمی ہو رہی ہے میں تو کہتی ہوں دیکھو گ ہر انسان کوئی کسی مجبوری سے باہر نکلتا ہے کوئی کمانے نکلتا ہے کوئی کیسے نکلتا ہے جتنا ہو سکے ہمیں تو پانی پلانا چاہیے لوگوں کو شربت پلانا چاہیے کیکہ دیک بھوک برداشت ہے لیکن سیاس بردشت نہیں ہے کریں گی میں
بالکل بالکل ہم پہلے جب چھوٹے چھوٹے کتنا شب ب چک کلا
ہاں برے مطلب انا مزہ ہاں مطلب برے میں اتنا مزہ آتا جب باہر نکلتے تھے تو تھوڑی سی دور گئے کہیں برف شربت بٹ رہا ہے تھوڑا سا آگے کا ہے کہیں پانی بٹ رہا ہے کہیں فروٹ ٹیکٹبے ہاں تو اچھا لگتا ہے مطلب کہ ہاں مطلب لگتا ہے کہ ہاں بھائی ہم ایک دوسرے کی فکر کر رہے ہیں اس کی عزت کر رہے ہیں ہے نا کیتی بھ دیکو گرمی کا احساس تو ہرسان گرمی کا احساس تو ہر انسان ہوتا ہے نا
نہیں گرمی کا احساسہ کسی کو ہوتا ہے
ہ اب بھائی گھر میں رہنے والے کو تو چلو اسے تو ہوا مل رہی ہے کولر مل رہا ہے اے سی مل رہی ہے سب مل رہی ہے جو باہر کمانے ن چل رہا ہے رکشے کر رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ تو گرمی میں
دیکھو ماں باپ بڑوں بڑوں کو تو جانا پڑتا ہے
جی اب یہی تو اب ہمارے بھائی ہیں ہمارے ابو ہو گئے یہ بچارے کام پہ جاتے ہیں کیسے جا چ ہوی
تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کی بوٹل میں نا الیکٹرک درد ہو اور یہ درد شربت رم دوو آفظ ر دو
جی میری تو بھائی کوشش رہ میں تو جب صبح نکلتی ہوں نا تو بھائی بھی میرے سات ہی نکلتا ہے تو میں تو سوچتی ہوں چاہے میں کچھ میں ہی لو پینے کےے ٹھنڈا لیکن اس کو کھ شربت وغیرہ بناات کرڈ کیکہ باہاں ہی تو تمہیں پتتا ہے ویسی آلس سزات چزوں سے ہاں ہاں ان کو چیز ایک چیز تو ایکسٹرا پکڑا دو گے نا تو وہ یہ کہیں گے ہارے پاگل ہو کیا مجھے ایک دےریی ہو میں باہر سے لے لوں گا
نی گرمی میں ایک دم زیادہ ٹھنڈا پیو گے تو شریر میں گرمی ہو
ہاں نہیں تو ارے میں کہتی ہوں بھائی میں نے کیا باہر پت نہیں کیسا ہوگا ملے بھی نہیں ملے ٹائم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دم ایمرجنسی بڑھ گئی پینے کے لیے پانی
ہاں نہیں ملتا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مل کہ نہیں ت ان لو کتنا بھی
ہاں
کیکہ اب اتنی گرمی میں ویسے بھی اتنا ٹھنڈا ملنے کاا اور ویسے بھی گرمی میں سب زیادہ ر خریدتے ہیں
جی جی
ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے اپنا پانی ل یہ چلنا چیے
مطلب وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کھانا لے جے ہیں ورنہ تو وہ ان کا بس چلے نا وہ تو کھانا پین لے کے جائے طرف سے ہاں وہ یوں کہتے وہ یوں کہتے ہیں کھا میں تمہارا لے جاؤں گا میں باہ سے سو روپئے کا کھا ل گ ا انن سے یہ پچھ تھا سوپئے میں تمہ پیٹ بھر جائےا
اور بھر بھی جائے گا تو وہ کیا اچھا رہے گا
اچھا رہے گا صحت کے لیے آج تم یہی تو آج تم سو روپے کا کھانا کھاؤ گے کل کو تمہیں وہی سو روپئے ڈال تے دوبارہ دو سو روپے کی دوائی لینے تھی پڑے گی دقت پریشانی ہو جائے گی تو پھر کیا فائدہ اس کا
اور پ میں تلا پلا بھی تو نکھایا جا رہا ہے
جی جی جی
بس ہلکا ہلکا لائ لائ
میں نے کیا بھائی مطلب تم ٹھیک ہے باہر جاتے ہو تو اپنا ٹھنڈا ونڈا کچھ پی لیا کرو لکوڈ وغیرہ لیکن کھانے کی تو تم یہی سوچا کرو کہ گھر کا مل رہا ہے تو بہتر ہے
سے آج کے
ہاں ہ یہ تو
باہر والوں کا تیل د وہ کتنے کتنے دنوں کا رہ
اور کیا باہر تو مطلب ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے ذرا سا نیبو پانی آپ باہر سے لو تو وہی تیس روپے کا دیتا ہے ہے نا اور اس میں بھی مطلب نیبو بھی سمجھ لو آدھے میں ک بھی آد نہیں ا ڈال د پورا نہیں ہوب ڈالتا ہے
اور اتنے میں تو اتنے سارے نیمبو آ جائیں گے اور گھر میں بیٹھ کے کرو سب پیو اور سب پی لیتے ہیں ہانی
اب پی لیتے ایک ایک ایک ایک گلاس کی جگہ دو دو گلاس پی لیتے ہیں
ہاں بالکل
اور وہ ہاں اور وہی چیز تم باہر لوگ ہیں وہ تو میں مطلب اس کا سواد بھی پتا نہیں چل گا پیسے کے پیسے جائیں گے پھر وہ ہر دو ہر دوسرے کتنے منٹ بعد کریں تمہ پ آس لگے گی
بچوں کے اسکول کی بوتل میں بھی دیا کر پورا نہ ملاؤ کیونکہ اس سے زیادہ کھانا کھانا ٹیسٹ آتا ہے
ہ یہ تو ہے لیکن مطلب جب جیسے کبھی ہم باہر پکنک وغیرہ پہ جاتے تھے اسکول ٹائم تو جب ایسے ہی مطلب فرینڈ ہے سب گروپ بنا کے بنا کے لے جاتی تھی کوئی کچھ بنا کے لا تو کوئی بنا ک لا کتنا مزہ آتا تھا
اب تو سب الگ الگ بچے ا دھیان ہی نہیں دیتے اس ا
ہاں مطلب کوئی چپس لے رہا ہے کوئی ٹنڈی کو کولڈ ڈرنک لے رہا ہے کوئی کافی لے رہا ہے اور ہ
کولڈ ڈرنک دلاا دو
ہاں اور اب تو دھیرے دھیرے وہ وہ مطلب دن ہی چلے گئے وہ واقی میں پرانے دن تو پرانے ہی تھے
چری تو
لیکن جب مجھے زیادہ مطلب میرا تو یہ ہے جب میں زیادہ مطلب لگتی ہے نا میں تو کولڈ کافی کو مطلب زیادہ توجہ دیتی ہ مجھے کولڈ کافی بہت پسند ہے ہاں اگر ریڈی میڈ مل جائے تو ٹھیک ہے وردہ مت تو گھر میں بنا کہتے ج مطلب اتنی چائے مجھے اس کی ہاں جیسے تمیں ھن تمہیں ٹھنڈے میں کیا پسند سنندے مطلب گرمیوں میں تم کیا پیتے ہو زیادہ گرمی
میں تو یہی پوچ ہوں میں ویسے کتنی بھی گرمی پڑ جائے گا ہوں ٹیمپریچر پانی
اچھا ہاں تو میں تو مطلب یا تو سک دوں ستو ولتی بنا کے ٹھنڈے پانی میں بڑھیا کر کے یا پھر وہ جو ہوتا ہے بلیک بلیک سیڈس کا جو ہوتا ہے ہے وہ بنا کے نہیں پیتا ہے وہ بھی تر ہی دیتا ہے مطلب وہ بھی بہت آرام سے گل
ش
یک چلو کچھ بھی ہو ہمیں تو بس کوشش
کوشش کرنی ہے ہڈریڈ ہاں ہڈ اپنے آس پاس والے لوگوں کو بھی ہاں اپنے آس پاس والے لوگوں کو بھی رکھو اپنے بچوں کو تو بھیتنے کرھروا دو
صحیح سحد ہے صح تندرستی دے اور اس گرمی کو سہن کرنے کی فی د ہمیں ہمیشک کیک دیکھو ہمیں ہم ہمارے پیچھے بہت ہے ہم ٹھ رہیں گے تبھی ہم ان کا دھیان رکھ پائیں گے ن ہاں اچھا چلو پھر ٹھیک ہے کرتے ہ بپ ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ